السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام
اور بتائیے کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی جان ابھی کھائے ہیں
کیا کیا کھائیں بھائی جان
چاول دال الو کو ابو جیا چٹنی یہی سب ہے
اور امی اپ کو جان لو کیسے ہیں
سب خیریت ہے اپ کا بتائی اپ کا جن کے
جی بھائی جان
اور بتائیے نا اپ کھا لیے
جی بھائی جان
کیا کیا کھایا ہے
دال چاول کریلا کا وہ کریلا کا مصالحہ بن کے بنتا ہے وہ کھائیں
مبارک
جی بھروا پھر سیلاب کھائے ہے کھیرا کا گاجر کا چکندر کا اس میں ہری مرچ نہیں ہو چاٹ مصالحہ کی اور بتائیے اپ کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں
کھانا میں ہم چاول دال سب چیز سبزی میں ہم اپنا طرح کے سب بھی بنا لیتے ہیں اور چکر بھی بنا لیتے ہیں مچھلی نیٹ سب بنا لینا
اور بتائیے ادھر موسم کا
موسم کا بہت ہی گرمی پر رہی ہے کافی زیادہ تھوپنی ہے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے
جی یہ تو ہے ادھر بھی وہیں ہیلو جی بہت کا مطلب کیا اور بتائیے نہ پڑھائی نہیں چل رہا ہے
میں بھائی جان سب خیریت سے چل رہا ہے اپنا بتائی نامے کیسا چل رہا ہے
جی بھائی جان میرا بھی سب خیریت ہے
اور بتائیے ک چلیے گا گرمی کے موسم میں
جی گرمی کا موسم کہاں سے ایسے چلیے بھائی جان
نہایا جائے گا مستی سے
کب چلیے گا
سوچ رہے ہیں کل جانے کے لیے
سچ میں چلیے گا
چلیں گے
ویسے نابین تو ہے لیکن نابین بہت گندا ہے پانی تو اس میں تو نہیں نہ
خراب ہو جائے گا وہاں اس میں کہ پانی بہت گندا ہو گیا ہے
واٹر پارک چلا جائے نا
ہاں بھائی جان اپ کو ایسے اپ کو معلوم ہے کہاں ہے
کہاں ہے بھائی جان
اپ کو نہیں معلوم ہے
نہیں بھائی جان ابھی تو نہیں گئے ہیں تیاری میں ہوگا
نہیں بھائی تیاری میں بھی نہیں ہے
تیاری میں ہے بھائی جان واٹر پارک
میں تو نہیں گئے ہیں مگر کرتا ہے میرا اور نہیں ہے رست کول
رکسا ہل
نہیں جاتا ہے اسی والا میں پڑتا ہے مین روڈوا کے باقی باغن میں پڑتا ہے یہاں سے مانیے نا اپ کو اس چیز کے لیے مجھے دودھ پڑے گا ہاں ہم دیکھے ہیں ہمارے گاؤں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بہت والا ہے
او تو چلا جانا
ہاں بھائی جان چلیے گا
پیمنٹ ا جائے گا تو چلیں گے
ہاں بھائی جان ہم بھی سوچ رہے ہیں نایانے کے لیے اتنا گرمی کا موسم ہے کہ
اچھے سے ایک بار نہا لیا لیا جائے گا نا تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا سری اور بتائیے نا بھائی جان مطلب پیمنٹ اپ کا ابھی نہیں ہے
ابھی تک نہیں ایا بھائی جان پروسیسنگ میں
او اور بتائیے ادھر مطلب پودے لگائے ہیں کہ نہیں بھائی جان گرمی سے راحت کے
لگائے ہیں پین لگائے ہیں اور ٹالکا لگائے ہیں گولڑ کا لگائیں ہیں کیلے کا پین ہے امرود کا ہیں میم کا ہے ہے گولر پلیز اب ہیں
اچھا اور بتائی جی ہم بھی لگا
جس جس کا لگ رہے ہیں
ہم تو ام کا پودا ہے ہے تو لیجیے گا ٹال کرتی ہے دو پپیتا کا تیل ہے پی دو تین امرود ک ایک انجیر کتنی ہے پھر ایک نیمبو کرتے ہیں پھول بھی کافی لگائیں جی گندہ کا فل ہے وڈال کا پھول ہے گلاب کا پھول ہے چمپار چمیلی کا رات رانی کا پھول دیا اور لوکی بھی لگایا ہے گھوڑا بھی لگایا یہ سب لگائیں بھائی جان کریلا بھی ہے پیر پودے کافی لگاتے ہیں بچپن سے ہی ہم کو پیور پودے لگانے کا بہت سوگ ہے بھائی جان
جی اچھی بات ہے بھائی جان پی لگانا
اور بتائیے نا بکر عید میں کہاں رہنا ہے گھر پہ رہنا ہے گاؤں میں یا باہر کہیں بھائی جان لوگوں کے ساتھ جانا ہے
سوچ رہے ہیں اس بار کی پگڑی میں ہم گاؤں میں جائیں امی ابو کے ساتھ صبح کی بکریز منائیں بھائی جان لوگ ساتھ اپنے پورے خاندان کے ساتھ
جی
کم نہیں ہے گا سر یا گاؤں
جی ہم بھی سوچ گاؤ انے کا ٹکٹ کٹا لیے ہیں اب انے والے ہیں بھائی جان
ٹکٹ کٹا لیے بھائی جان ستائیس تاریخ کو ہے اج پچیس تاریخ ہو گیا
جی بھائی جان تو دور نہیں ہے ایک دن لگتا ہے یعنی میں چھبیسکو ا جائیں گے
چلیے بھائی جان
ضرور ائیں گے اور امی ابو جان کو بھی مبارک دینے ائیں گے بھائی جان
کلید میں بنوائیں گے ہم سویا منگوائیں گے پوری کھیر سبزی اور چی بنوائیں گے بریانی مٹن بریانی سیکھیں مٹھائی یہی سب بنوائیں گے
جی اور مطلب اپ کو کھیل میں کیا کیا پسند ہے بھائی جان
کھیل میں فٹ بال بالی بال اور ہوتا ہے نا گولی ڈنڈا یہی سب کبڈی کبڈی اور کہہ رہے ہیں بوٹ کافی اچھے سے م ہیں وہ میں تو بہت اچھی اچھی لگتی ہے کیوں چلتے ا رہے ہیں ہمارے پاس تھا بیٹا لے کے چلیے بوغا جان کی
جی میں بھی اور بتائیے نا مطلب اپ کو مطلب ادھر تو ام کا موسم چل ادھر تو ام کا موسم چل رہا ہوگا تو کیا کیا مطلب امرس بنا لیتا ہوں بھائی جان
اپ کو پت ہے
جی بھائی جان ان کو تو اتا ہے انا بھی چاہیے بھائی جان دھوپ سے بہت کافی راہ دیتی ہے امرت پینے سے
کیسے بنایا جاتا ہے ایسے
چھوڑیے ہم نہیں بتائیں گے اپ کو بتا بھی دیں گے تو نہیں بنائی
ہاں بھائی جان ہم نہیں بناتے امی جان بناتے ہیں چھوڑ اور بتائیے نا کہیں گھومنے چلیے گا
ہاں بھئی چلیے گھومنے
ہاں چلیں گے
جی گو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں
ہم سے بہتر تو اپ جانتے ہیں اپ ہی بتائیے نا
کیا بتایا بھائی جان اپ بتائیں اپ بتا دیں تو اچھا
ارے بتا نہیں گور ہیں کہ گوا ہے نہ بہت ہی پراسی دیکھ راج ہے اور وہاں کے جو پراگریتی کی بات ہے کافی اور وہاں کے جو بیچ ہے وہاں پہ گھومنے کے لیے بیچ میں الگ الگ راجی کے لوگ اتے ہیں الگ ال اس ودے سے لوگ اتے ہیں وہاں اس کے جو ندی ہوتا ہے اس میں نہاتے نان کرتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے اور وہاں کے جو پیر ناریل کا پین ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے وہ پانی پیے گی نہیں ناریل کا پانی
بھائی جان ناریل کا
صاحب اور وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں وہ کرسچن رن کو مانتے ہیں
چند حرم کو مانتے ہیں
ہاں بھائی
جی پورا نہیں مانتے ہیں لیکن تھوڑا بہت مانتے ہیں دھیرے دھیرے سب جی
ایسے
ابھی اپ سے بات کر رہے ہیں بھائی
کیسا چل رہا ہے بھائی جان
علی بھائی سب خیریت چل رہا ہے ویسے اپ کی کس کا اکثر میں پڑھتے ہیں بھائی جان
بھائی جان
جی سبجیکٹ سے مطلب کیس فیصد سے
یہ بھی جان
اچھا میڈیکل
اپ بتائیے نا اپ کس کا پڑھتے ہیں
ہم تو بھائی جان ب
چلیے اور بتائیے جلے بھی کھائیے گا
جی بھائی جان کھلائیے گا تو کھا لیں گے
لاتے ہیں
ٹھیک ہے بھائی جان ائیں گے شام کو چلیے بھائی جان اپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی جان